وعلیکم علیق ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں سارے گھر میں ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سارے ٹھیک ہے
ہاں ہمارے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تمہاری پڑھائی اور گھر کے کام کیسے جا رہے ہیں
بس سبھی کام بھی ٹھیک چل رہا ہے پڑھائی بھی ٹھیک چل رہی ہے شکر اللہ کا
آ جب میں ٹی وی پر نیوز دیکھ رہی تھی تو دل بہت اداس ہو گیا ہر نیوز چینل پر کسی نہ کسی جرم کی خبر چل رہی تھی
بالکل صحیح کہا تم نے آج کل لگتا ہے کہ روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ سننے کو ملتا ہے کبھی چوری کبھی ڈھاکہ کبھی موبائل سنیچنگ کبھی سائبر فراڈ اور کبھی کسی کا قاتل کبھی دھوکا دھڑی کبھی کسی کے ساتھ دھوکا یہ سبھی آج کل سننے کو آ رہا ہے
مجھے یاد ہے بچپن میں ہم بنا ڈر کے گلے ملتے تھے گھر والے اتنی فکر نہیں کرتے تھے لیکن اب حالات بہت بدل گئے ہیں اب والدین بچوں کو اکیلے باہر جانے سے بھی گھبراتے ہیں کسی کے گھر جانے کی یا رات کو ٹھہرنے کی تو اب دور کی بات ہے ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے
ہاں وقت کے ساتھ ساتھ جرم کا طریقہ اور جرم کی انتہا بہت بڑھ گئی ہے اور جرم کا طریقہ بھی بدل گیا ہے پہلے صرف عام چوریاں ہوتی تھی لیکن اب آن لائن فراڈ اور سوشل میڈیا پر پر بہت سارے اسکیمز نکلے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو لوٹا جا رہا ہے
بالکل میرے ایک رشتتے دار کے ساتھ بھی آن لائن فراڈ ہی ہوا تھا اس کے پاس ایک کال آئی کال کرنے والے نے کہا کہ وہ بینک سے بول رہا ہے اور اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے انہوں نے او ٹی پی بتا دیا اور کچھ ہی دیر میں ان کا اکاؤنٹ سے سارے پیسے چلے گئے
بہت افسوسناک بات ہے اسی لیے پولیس اور بینک بار بار کہتے ہیں کہ کبھی بھی او ٹی پی پاس ورڈ یا اے ٹی ایم کی معلومات کسی کو مت دو اور
لوگ کبھی کبھی جلدی میں یا ڈر کی وجہ سے دھوکا کھا جاتے ہیں
بالکل مجرم اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگوں کو گھبرا کر فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں
ایک اور جرم جو بہت زیادہ سنے کو ملتا ہے وہ موبائل سنیچنگ ہے لوگ رستے میں فون استعمال کرتے رہتے ہیں اور بائک پر آئے چور فون چھین کر بھاگ جاتے ہیں
بالکل ہاں اسی لیے جب ہم بازار یا بس اسٹاپ پر ہوں تو موبائل کم استعمال کرنا چاہیے اور اپنی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے
میرے والد ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنا بیگ اور موبائل ہمیشہ اپنے قریب رکھ رکھو اور کسی انجان شخص پر فورا بھروسہ مت کرو
یہ بہت اچھی نصیحت ہے آج کل کچھ لوگ مدد کے بہانے بھی لوگوں کو دھوکا دے دیتے ہیں تم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ فیک لنکس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انعام جیتا ہے اور جاب مل گئی ہے اور آپ کو پیسے ملیں گے آپ کی لاٹری لگ گئی ہے آپ کچھ پیسے ڈالو لوگ اس لنک پر جب کلک کر دیتے ہیں ان کا سارا ڈاٹا لیک ہو جاتا ہے اور ان کا اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہوتا ہے اس کو اس کے چوری ہو جانے کا خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی انجان لنک یا انجان آدمی کی باتوں میں نہ آ کرنا کسی کو او ٹی پی دے اور نہ کسی لنک پر کلک کرے
اسی لیے ہمیں ہر میسج پر یقین ہی کرنا چاہیے زیادہ تر یہ جو میسج آتی ہیں لکی ڈرا کی یا ویریفکیشن کی چاہے بینک سے آئے یا آدھار کارڈ کے لیے ہمیں پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہیے کہ یہ صحیح آفیشل ہے اس نے بھیجا ہے کوئی متب فراڈ نمبر ہے اور نمبر بھی دیککھنا چاہیے کبھی کبھار تو نمبر ہی کچھ عجیب آ جاتے ہیں ہمیں پہلے مجھے لگتا ہے کنفرم کرنا چاہیے پھر ہی یہ او ٹی پی وو ٹی پی دینے چاہیے
بالکل اگر بچوں کو بچپن سے ہی ایمانداری کی تعلیم انسانیت اور قانون کی اہمیت اور انسان اور جرم کرنے کا راستہ جو ہے اسے دور رکھا جائے اور ان کو سکھایا جائے کہ اصل زندگی کیا ہے تو وہ بڑے ہو کر اچھے شہری اور اچھے باشندے بن سکتے ہیں
لیکن کچھ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے بھی جرم کی طرف چلے جاتے ہیں
بالکل سب سے بڑی وجہ جو ایک فراڈ بننے کی ہوتی ہے وہ تو بے روزگاری ہے وہ تو روزگار کا مسئلہ ہے جب بھی کسی کے پاس روزگار نہ ہو اور وہ بری صحبت میں پڑ جائے تو وہ یہی سب فراڈ اور غلط راستے اختیار کر لیتا ہے لیکن پھر بھی جرم کبھی بھی نہیں پھر بھی جرم کبھی بھی صحیح حل نہیں ہوتا کسی بھی کام کے لے ہمیں چاہیے سیدھے رستے سے اپنی محنت اور لگن سے پیسے کمائے اور اپنا پیٹ پالے
بالکل ایسی حرام کمائی سے دور ہی رہنا چاہیے اور اس میں برکت بھی نہیں ہے محنت اور حلال کمائی انسان کو عزت دیتی ہے اور گھر میں برکت بھی ہوتی ہے
بالکل اور نشہ بھی بہت سی جرموں کی بنیادی وجہ بن گیا ہے کہ لوگ نشے کی عادت پوری کرنے کے لیے چوری اور لوٹ مار کرتے ہیں
ہاں اسی لیے نشے سے دور رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے اور اگر کوئی کرے تو اس کی مدد کرنی چاہیے یا اسے سمجھانا چاہیے کہ ایسی چیزیں نہ کرے اس سے دور رہے
بالکل ہمارے اسکول اور کالج میں بھی اس بارے میں اورنیس پروگرام ہونے چاہیے مجھے لگتا ہے اگر ہر علاقے کے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور کسی مشکوک حرکت کی فورا پولیس کو اطلاع دے دیں تو جرم میں کمی آ سکے تی ہے
بالکل صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو محفوظ بنانے میں حصہ لے اور سوشل میڈیا کا استعمال بھی ذمہ داری سے کرنا چاہیے جھوٹھی خبریں افواہیں کبھی کبھی بڑے بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں
بالکل صحیح ہمیں ہر خبر شیئر کرنے سے پہلے اس کی سجائی ضرور چیک کرنی چاہیے
ہاں ایسی ہی جھوٹیھی خبریں نہیں پھیلانی چاہیے اور نہ ہی ایسی باتوں پہ یقین کرنا چاہیے ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بات آفیشلس نے کہی ہے کسی آفیشیل ویب سائٹ سے ہے ایسی ہی کوئی کچھ کچھ بھی باتیں آج اس پہ نا سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں ہم اس تو یقین کر لیتے ہیں
سب سے زیادہ فکر عورتوں اور بچوں کی ہوتی ہے گھر والے جب تک وہ گھر واپ واپس نہ آ جائے پریشان رہتے ہیں اسی لیے چاہیے کہ ہمیں باخبریت رکھنی چاہیے کیونکہ آج کل فراڈ سر کے ساتھ د خوابی بچوں کو چاکلیٹ میں کچھ ملا کر دےتے پھر بچوں کو لے جا کر بیچ بھی سکتے ہیں یہ سب سے بڑا آج کل جرم کی نوبت بڑھ رہی ہے اور آج کل سب سے بڑا فراڈ آپ کو فون کر کے بتائیں گے کہ آپ کے سیم میں کی وائی سی کرنا ہے آپ اس پ اس پہ کلک کیجیے فوٹو اٹھائیے بس جویں اپنی فوٹو اٹھائے کلک کیا آپ کا اکاؤنٹ ایک دم سے صاف
ہاں یہ ان کو پتا ہے نا بچے اور جو مطلب ہاؤس وائف ھر وہ زیادہ دیکھتی نہیں ہے انہیں زیادہ سمجھ نہیں آتا اس لیے انہیں اپنے ٹارگیٹ بناتے ہیں ہاں لیکن ہمیں کرنا ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ اپنے گھر میں اگر دادا دادی ہے یا بچے ہیں ان کو بولنا چاہیے کہ اگر ایسے کوئی فون کال آئے میسج آئے تو اس کا ریپلائی نہ کرے پہلے پیرنٹس کا ویٹ کرے اگر گھر میں کوئی بڑا ہے اس سے پوچھے پھر اس میسج کا رپلائی کرے
بالکل ہمیں چاہیے جو پولیس ہمارے لیے اور سائبر پولیس ہمارے لیے ایڈوائزری جاری کرتی ہے کہ اس کا خیال رکھے ہمیں پولیس دن بھر رات محنت کرتی تی ہے اگر لوگ پلیس کےے ساتھ تعاون کرے تو مجرم ایک تو جرم رک جائے گا اور مجرم جو فراڈ ورڈ کرتے ہیں وہ بھی جلدی پکڑے جائیں گے اگر ہم کسی جرم کے گواہ ہوں تو ڈر کر چھپ نہیں رہنا چاہیے قانونی طریقے سے رپورٹ کرنی چاہیے ہمارے محلے میں کچھ جگہوں پر پر سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں اس سے لوگ بھی احتیاط کرتے ہیں اور جرم کرنے والوں کو پکڑنے میں بھی مدد ملتی ہے
یہ بہت اچھی بات ہے ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا معاشرے کو محفوظ بنا سک ہے مجھے لگتا ہے کہ اسکولس اور کالج میں بھی اسٹوڈینٹس کو کرائم پرریینشن اور سائبر سیفٹی کے بارے میں بتانا چاہیے اسی ان میں ایک تو نالج بڑھے گی اور اگر کوئی ایسا فراڈ وورڈ ہو جائے ان کے گھر میں ریلیٹیوس کے یہاں تو کم سے کم وہ مدد کر پائے یا کچھ تو کر پائائے جو عام آدمی جس کی وجہ سے عام آدمی ان سب کا شکار ہو جاتا ہے فراڈس کا
بالکل جب بچوں کو چھوٹی عمر سے نہیں صحیح صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا جاتا ہے تو وہ ذمہ دار شہری بنتے ہیں والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے انہیں اپنے بچوں کی صحبت اور آن لائن ایکٹیویٹیز ظ رکھنی چاہیے اگر بچے بری صحبت
ہاں ہاں اگر بچے بری صحبت میں چلے جائیں تو انہیں ا پیار اور سمجھداری سے سمجھانا چاہیے نہ کہ صرف ڈانٹ کر کیونکہ کئی بچے یہ آن لائن گیمز ویمس کھیلتے ہیں تو اس پہ ان کو وہ پھر پیسے مانگتے ہیں اور پھر وہ اپنے پیرنٹس کا اکاؤنٹ دے دیتے ہیں جس سے وہ بھی فراڈ ہو جاتے ہیں پیرنٹس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ کیا کر رہا ہے کون سی ایک ایکٹیوٹیز کر رہا ہے پیرنٹس کو اس پر دھیان دینا چاہیے
مجھے لگتا ہے ہر گھر میں بچوں کو ایمانداری محنت اور انسانیت کی تعلیم دینی چاہیے اور ہمیں اپنے پڑوسی اور علاقے کے لوگوں کا بھی ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی جرم کو روکنے میں مدد ملتی ہے
بالکل اچھی تربیت ہی بہتری معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے جب لوگ دوسروں کا احترام کرتے ہیں تو جرم میں کمی آتی ہے آج کی گفتگو سے مجھے بہت سیکھنے کو ملا اب میں خود بھی احتیاط کروں گی اور اپنے گھر والوں کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنے کو کہوں گی تم بھی اپنے گھر والوں سے بات کرنا اور ان انہیں ان کے بارے میں تھوڑا بتانا سائبر کرائمس کے بارے میں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اچھا اللہ حافظ